ہیلو وعلیک م السلام اور
آپ کہہ رہیے ہو بس ٹھیک بس ٹھیک آپ ٹھیک
ہاں الحمد للہ میں اچھی ہوں آپ بتائیے کیا کر رہی تھھی
ابھی ہم لوگ کہیں گھومنے کا سوچ رہے تھے ہمگ گھومنے جائیں گے تھوڑی دیر ہمارے اصل میں ہمارے ہمارے اصل میں نا امتحان ہاں سیر ہم لگ اصل میں ہم دھیانات ختم ہو چکے تھے مکمل ہو گئے سلام پردش
اچھا کیسے رہے آپ کے امتحان ش
بہت اچھے بہت اچھے
اچھا چلو اچھی بات ہے الحمد للہ امتحان سب کے اچھے ہی جانے چاہیے بھائی
یہ دل میں ایسا نا اچھا سا لگتا ہے کچ ر کوئی ن
محنت کری ہے تو وہ رنگ لائی ہے نا ہ صحی ہے بس ہاں اللہ کا شکر ہے میں اپنے امی کی طرف آئی ہوئی ہوں امی کے گھر آئی ہوئی ہوں چھٹی ہے نا گھر اچھا اچھا ٹھیک ہے میں کہہ لوں گی ہ کل یا پرسوں میں ہم واپس چلے جائیں گے اب ٹائم ہو گیا اب پا تھوڑے سے دن کے لیے ہی آ ج
اچھا تو اب آگے ا ہاں ہم نے کھا لیا آپ نے کھایا
ہاں ہم نے بھی کھا لیا
ٹھیک اچھا اپپنے کے گھومنے کا بار اٹ سرک سرک میں جانے کوچھ ایسا کوئی پلان کیا ہے
نہیں نہیں یہاں پر نا بہت زیادہ گرمی ہے اور تھوڑی دیر میں کل بھیا شام کو نا ایسے آندھی والا موسم ہو گیا تھا کہ جائیں جو ایک دم آندی آندی آ دھیا سا ہواتا ہے ایسا ایسی فضائیں ہو گئی تیں بالکل تو پھر ہم لوگ گئے نہیں کہیں پر بھی ای ے نکلنا ہی نہیں ہو رہا اور پھر میرا بیبی چھوٹا ہے نا تو اس کو لے کر جانا مشکل ہو جاتا لیاں ابھی لے کر نہیں جا سکتا اس کو کہیں پر سے آتا ہے اس لیے انفیکشن کا ڈر رہتا ہے نا چوٹے بچوں کو زیادہ ایک دم بیماری ہو
جی جی جی ایک ٹھنڈ سے بھی اا ہوا سے ڈس جیے نا دھول بھی بہت ہو تینا
ہاں دھول کی وجہ سے ہ ارے پورا گھر یہاں پر پورا گھر ہمارا کھلا کھلا ہے کافی ساری کھڑکیاں ہیں تو ان میں سے ویسے مطلب دھول بہت زیادہ آتی ہے ا ایک دم اب پہلے سے تو پتا نہیں ہوتا کہ آندھی اتنی تیز ایک دم آ جائے گی پورے گھر میں دھول دھول کا ہو گئی تھی سب سامان ایسا ہو گیا جیسے کسی نے صفائی نہیں کری ہے
اچھا
ہاں آپ کس کے ساتھ جائیں گے گھومنے کے لیے ایسے ہی سب سہیلیاں مل کر جائیں گی پے
ہم اس میں ہم چار پانچ لڑکیاں ہیں جو جا رہی ہیں باہر سہیلیاں وغیرہ ہم سبھی جائیں گے
اچھا صحیح ہے تو پھر خوب مزے کریے گا کھانا پیینا سب باہر ہی کریے گا اچھا وہاں اسپیشل کیا ملتا ہے آپ کی سائڈ پر آپ کے ایریا میں
ا یہاں کا جو جو خاص یہاں کا جو بہت ہی خاص لذیذ بولوںا یہاں کا یہاں کا کھانا بہت ہی زیادہ بہت زیادہ لزیز ہے یہاں پہ آپ دیکھا ہوگا کہ
ایک دن ب اچھا اچھا ہاں ہاں تو وہ مجھے یاد نہیں آ رہا ایک ایک کیا کہتے ہیں اب مجھے یاد نہیں آ رہی ہے اس کی ڈش گھر کی سائڈ کی آپ کی سائڈ کی ڈش ہے کافی اچ اچھا اس کا وہ ہے ہماری ہماری سائڈ تو نا ایک تو وہان کتائی سنایا آپ نے
جی جی بالکل سنا ہے
ہاں وہ بہت اچھی بنتی ہے یہاں پڑھنا ہے نمائش لگتی ہے سال میں ایک بار تو اس میں سب سے زیادہ وہ بکتی ہے نان کٹائی اور برولے برولے تو بہت بہت زیادہ ا مشہور ہے ہمارے یہاں کے برولے اور اس کی وہ ہری باری چرچن کے ساتھ اچھا آپ نےبھی وہ آلو کے ہوتے ہیں چھوٹے بیبی آلو جو آتا ہے نا چھوٹا والا چوٹا چھوٹا چھوٹا ساچ ہوتا ہے بہت ہاں اس کے بنتے ہیں وہ
اچھا اچھا اچھا
ہاں کبھی ریسیپی نا ایسا دیکھ کے ٹرائی کر کے دیکھ ج گا
جی جی بالکل بالکل بالکل کہتے کیا یہاں اس کا نام کیا ہے
اسو کہتے ہیں برولے
گولے اچھا
آواز لگتی بکتے ہیں مطلب ہماری جگہ کا ایریا نام ہے اس کے مشہور گرم گرم برولے تو بہت اور چٹنی تو بس اتنی اچھی ہوتی ہے اتنی خوشبوودار وہ گ ہری والی ہوتی ہے ایسے پودینے کی ہرے دھنیے کی ہاں بہت مزے کی لگتی ہے میرے منہ میں پانی آ گیا ہاں کبھی ہاں کریے گا اور بتائیے آپ کے گھر پہ سب س ای سے ہیں بات ہوئی آپ کی سب بڑھیا اچھا اور آپ نے وہ ا کیاک استعمال کیا آپ نے وہ جو میں نے آپ کو فیس پیک بتایا تھا
ہاں بالکل بالکل میں نے میں نے میں نے کیا تھا وہ اصل میں ہم یہاں پہ جب جہاں ہم رہتے ہیں ہم گھر سے باہر رہتے ہیں تو ہمارے بس اتنا سب وہ نہیں ہوتا ہے سب چیزیں ہمیں باہر سے لانی پڑتی ہیں اور جس علاقے میں ہیں وہاں پہ زیادہ زیادہ وہ بھی ہے بھی نہیں دکانے یا کچھ ایسا زیادہ کچھ ہے نہیںک ہمیں کافی دور چلنا پڑتا ہے یہ سب چیز لانے کے لیے ہاں ہمیں تو بہت مشکل بھی جاتی یہاں بہت بہت ہی کم یہ ہے دکانیں لگتی ہیں آگے مارکیٹ تو بالکل نہیں ہے یہاں پہ ہمیں کافی زیادہ چلنا پڑتا ہے اور جہاں پہ ہم ہیں ہمیں باہر جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے کیونکہ ہماری ہی اندر یونیورسٹی کے اندرس ہپٹل بھی ہے شاپنگ مال بھی ہے ہاں شاپنگ مال بھی ہے اور ساتھ میں ہم جس جس کورس میں ہم پڑھ رہے ہیں ابھی تو اس میں جو ہمیں ہم میں جو ریسرچ کرنی ہوتی ہے تو ادھر یہاں پہ وہ سب پیڑ وغہ بھی ہیں جیسے سیب ہو گیا ہاں سیب سیب امرود وغیرہ سب یہ بھی بنتے ہیں اندر بنتے ہیں
ارے با صحیح ہے تو یہ ایک طرح سے اچھی بات بھی ہے ایک طرح سے بری بات بھی ہے ہ اچھا یہ کہ سب چیزیں پاس ہی میں وہیں وہیں ہے اور ب رہائیے کہ باہر اس بہانے سے انس انسان گھومنے چلا جاتا ہے تھوڑا گھومنا ہو جاتا
جی بالکل پر یہ ہے کہ ہم چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہوتی ہیں نا جیسے چھوٹی چیزیں ہوی ہیل دھنیا یہ سب چیزیں تو یہ چیزیں جو ہیں وہ ماما مار سے نہیں ملتی جو چھوٹے بڑے ادھر نہیں ملتی ہے مال وغیرہ سے تو ہمیں
ہ ہاں روز مرہ کی جو ضرورت کے سامان ہوتےائ گے صی ہے
اور سنایں آپ
بس اچھا لگ رہا ہے یہاں پر آ کر ہ اب جانے کا ٹائم آ گیا ہے واپس گھر لوٹنے کا اپنے تو تھوڑا بن بھاری بھاری سا ہو رہا ہے ہو جاتا نا ایک سوچ س چلتی ہے کہ اب ہم گھر واپ پچائیں گے پھر سے بائی سب اپنا روٹین ہو جائے گا ہوں
بیکم
ویسے تو اللہ کا شکر ہے کہ مزے آتے ہیں وہاں پر بھی اپنے گھر پر بھی دل لگ جاتا ہے لیکن یہی ہے کہ کہیں سے جاؤ یا کوئی ہمارے گھر آ کر رہ کر جائے تو بھاری لگتا ہے
ہاں مجھے ایسا لگتا کہ چلو یہاں پہ جس گھر میں چوٹے بچے ہیں وہاں پہ کبھی انسان بورت فیل نہیں کر سکتا
ہاں بچوں کے ساتھ ہ نہ بچوں آپ بچوں کے ساتھ اتنے مصروف رہتے ہیں آپ خالی بیٹ ہی نہیں سکتے خالی بیٹھو گے تو بور ہوگے جب خالی ٹائم ہی نہیں ہوگا آپ کے پاس وقت ہی نہیں ہوگا تو کہاں سے بورو گے بچے پورا اپنے میں لگائے رکھتے ہیں
جی بالکل پتہ نہیں چلتا اس کا
ہوں
ہاں مجھے بتائیں آپ کو جو جو فھل وغیرہ ہے جو کھانے کی چیزیں ہیں پھل وغیرہ اس میں آپ کو رب سے اچھا کیا لگتا ہے
مجھے سب سے اچھا لگتا ہے امرود اور اس سیزن میں آم یہ دو تز اچھی
آپ کی والے علاقے میں آم تو بنتے ہو گئے
ہاں آنے اسٹارٹ ہو گئے ہیں عام شروع ہو گئے ہیں آنے
کیہ گرم علاقوں میں نا آم بنتے ہیں ہم جو ج جس علاقے میں رہتے ہیں وہ سرد علاقہ ہے تو یہاں پہ آم
یہ والی چیزیں زیادہ ہے نا
ہاں سیب امرود ایریکٹ وغیرہ جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں یہ بنتی ہیں یہ والی چیزیں بنتی ہیں
یہاں تو اب اس ٹائم نا مارکیٹ میں آپ کو بازار میں صرف اور صرف آم دکھائی دیں گے زیادہ سے زیادہ ہر اس پر ہر کارنر پر آم دکھائی دیں گی چل ڈکیل جو تی ہے نا ان پر
بالکل بالکل اس اس اس وقت میں اس وقت میں آم سیب وغیرہ اگر ہوگی بھی اس کی قیمتیں بہت زیادہ زیادہ ہوتی ہیں
ہاں مہنگی ملتی ہیں اس سے ان کا موسم نہیں میںا نہیں اس وجہ سے آم کا موسم ہے آم سستے ہو جائیں گے ابھی تو مہنگے آ رہے ہیں پھر سستے ہو جائیں گے
ہاں اب کچھ ٹائم کے بعد ج اور گرمی پڑ جائےی اچھا
ہ وہ بھی بہت شوق سے پورا اپنا منہ گندا کر کے اور جب کھاتا ہے کیا
ابھی تو وہ بہت چھوٹا ہے
دو دو ہے نا میر بی
اچھا اچھا اچھا اچھا
کو بہت پسند ہے چھوٹا والا تو ابھی کچھ نہیں کھاتا وہ تو مدر پیٹ پر ہی ہے بہ بت چھوٹ
جی تو
ہ سو گیا تھا میں نے لٹالا تو اٹ گیا فورن گود میں سوتا رہتا ہے اور ویسے لٹالو گے تو توڑ جا ہے
اچھا اچھا
اچ ج ج
ہاں سنا
بس اب ان کو سلانے کی تیاری چل رہی ہے سو جائیں گے تو تھوڑا ہمیں بھی آرام مل جائے گا
اچھا آپ کی مما کے گھر سے آپ کی مما کے گھر سے آپ کا گھر کتنا دور ہے
ایسا ہے ڈیڑھ سے دو گھنٹے لگتے نہیں بش آنے میں ہوں
د نہیں
نہیں پاس میں ہی ہے لیکن میرا آنا بہت دنوں میں ہوتا ہے میں بہت جلدی جلدی نہیں آ پاتی ہاں ہاں بچے کے ساتھ مصروفیت میں نہیں نکل پاتے اور میرا بیٹا یاد بھی کر رہا ہے اپنے والد کو بہت یاد کر رہا ہے مجھے ابا کی یاد آ رہی ج ہے آج بہت رویا ہے وہ سبھاس ہے کال پہ بات کر کر کے اب باپ کب آئیں گے ابا آپ کب آئیں گے ابا کہتا ہے اپنے والد کو کب آئیں گے تو بہت ہو رویا ہے اب کسی وجہ سے میرا جانے کا بھی جلدی ہو گیا ہے چلیے ٹھیک ہے پھر کرتی ہوں میں بات آپ سے ہاں آپ بھی اپنا خیال رکھنا ہاں خدا حافظ